سلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
کیا حال ہے ٹھیک ہے بھائی جناب
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
جی میں بھی بہت ٹھیک ہوں اور سنائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں
شکر و باہب ٹھیک ہے آپ یہاں پہ سبھی ٹھیک
جی الحمد للہ ہمارے یہاں بھی سبھی ٹھیک ہے اور بتائیے کیا کر رہے تھے
بس سونے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ رات کو نیند پوری نہیں ہوی تھی
کیوں خیریت تھی آپ کے یہاں
ہاں خیریت تھی بس مجھے نیند کم ہی آتی ہے اس وجہ سے
ٹھیک ٹھیک تو آپ کو نیند کی پرابلم ہے آپ کو نیند کی کمی ہوتی ہے میری
جی
لیکن دیکھ تو دیکھا جائے تو نیند نہ آنا تو بہت ہی خطرناک چیز ہے ایک قسم سے دیکھا جائے کیونکہ نیند ہماری صحت مند زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے اگر دیکھا جائے اور اگر انسان اگر انسان ایک کا اچھی اور پوری نیند لے تو ہمارا جسم اور دماغ دونوں تازہ ہو جاتے ہیں
جی
اگر ہم روزانہ پوری نیند لیتے ہیں نا تو ہم دن بھر زیادہ توجہ کے ساتھ کام کر پاتے ہیں اگر آپ آج محسوس کر رہے ہوں گے تو آپ کی جو جسم میں طاقت ہوگی وہ بہت کم رہے گی
ہاں بالکل صحیح بات ہے
تو اگر دیکھے جائے تو نیند کے کئی فائدے ہیں تو جیسے کہ مان لیجیے کہ نیند کے دوران ہمیشہ جو ہمارا جسم ہے اپنی تھکان دور کرتا رہتا ہے اور جو ہمارے جسم میں خراب سیلز کی مرمت کرتا ہے نئی نیند یا ہمارے جسم میں جو خراب سیلز ہوتے ہیں وہ ان کی مرمت کرتا ہے اور جو ہمارا ہماری امیونٹی ہے وہ مضبوط کرتا ہے اور ہم بیماریوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے میں بیماریوں سے بچاتا ہے اور دیکھا جائے تو جو لوگ نیند کم لیتے ہیں تو ان میں ہر وقت تھ تھکان محسوس ہوتی ہے اور جو ان کا جسم ہے اس میں طاقت کم ہو جاتا ہے اور اگر جو ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں وہ اگر نیند کم لیتے ہیں تو ان میں ان کا پڑھائی پڑھائی میں بھی من کم لگتا ہے ہے تو ان کا توجہ کم رہتا ہے جس سے ا کہ جو امتحان کے نتیجے ہیں جی
میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ اگر انسان کو نیند اتنی ضروری ہے اگر کوئی انسان کچھ دن تک مسلسل نیند نہ کرے وہ لگاتار جاگتے رہے گا تو انسان کو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان مر سکتا ہے پوری طرح سے نیند نہ کرنے کی وجہ سے
جی بالکل بالکل اگر دیکھا جائے تو نیند نہ کرنے سے تو دل کی صحت کے لیے بھی دل کی صحت بھی خراب کرتا ہے نیند دیکھی جائے تو دل کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے یہ جو ہمارا جو جسم ہے بلڈ پریشر ہے ہے اس کو صحیح سے رکھتا ہے صحیح جی اس کو قابو رکھنے میں مدد کرتا ہے اور دیکھا جائے جو دل کی بیماریوں کے خطرے رہتے ہیں تو کم ہوتے ہیں اگر انسان ج باضابطہ نیند لے گی پوری نیند لیتا ہے تو اس کے دل کے جو خطرے دل کی بیماریوں کے جو خطرے رہتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس سے
بالکل صحیح بات ہے اگر میں اپنی بات کروں تو جب میں زیادہ ٹھیک ٹھاک چھوٹا ہی تھا تب میں نیند کرتا تھا اچھے سے پوری طرح نیند کرتا تھا تو مجھے نیند آتی تھی تب زیادہ اچھے سے تو میں دن بھر تازہ محسوس کرتا تھا تو میں میں جس کو کہتے ہیں انرجیٹک ویسا محسوس کرتا تھا میں پورے دن کیونکہ اب نیند میری مکمل ہوتی تھی اور میں مجھے بیماریوں کا بھی زیادہ خطرہ نہیں ہوتا تھا میں زیادہ تر بیمار بھی نہیں ہوتا تھا اب اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی نیند تو بہت زیادہ کم آتی ہے
جی
اور اس وجہ سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے ہمارا ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے ہمارا ذہن ٹھیک نہیں رہتا ہے ہم جو بھی ہم کام اس پہ ہم پوری طرح سے توجہ نہیں دے پاتے ہیں نیند نہ آنے کی وجہ سے اس کے بعد جو بھی ہم کام کرتے وہ کام خراب ہوتے ہم دل کے مریض بن جاتے ہم ہمیں صحت کا کافی زیادہ خطرہ ہو جاتا تا ہے اگر نیند نہیں آتی ہے
جی بالکل سر درد ہو جاتا ہے ان سے
بالکل صحیح بات ہے اور میں نے دیکھا ہے جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو نیند کم آ جن کو مجھے تو پھر بھی ٹھیک ٹھاک ن اتنی بھی زیادہ کم نیند نہیں آتی پھر بھی ٹھیک ٹھاک نیند آتی ہے لیکن جتنی نیند آنی چاہیے کہتے ہیں کہ
سات سے آٹھ گھنٹے ایک انسان کو جی جالکل
ہاں اتنی نیند تو آتی نہیں ہے لیکن اتنی بھی زیادہ کم نہیں آتی ہے کہ میرے لیے زیادہ ہانیکارک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن کچھ بہت سارے ایسے ا ے جن کو نیند کافی کم آتی ہےیا پھر جو رات تو خالی دو گھنٹے تین گھنٹے سوپاتے ہیں وہ جب جاتے ہے ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کر دیں ان کو پہلی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نیند کرتی بہت زیادہ ضروری ہے اس وجہ سے وہ ان کو نیند کی دوائی بھی دیتے ہیں حالانکہ نیند کی دوائی کھانا انسان کے لیئے ٹھیک نہیں ہے زیادہ اس کے باوجود بھی ڈاکٹر ان کو نہیں ان کی دوائی اس وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کو معلوم رہتا تا ہے کہ اگر یہ نیل نہیں کرے گا تو اس سے زیادہ خطرہ ہے اس کے جسم کو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ کہ نیند ہمارے لیے کتنی ضروری ہے جیسے کہ آپ نے کہا نیند کرنے کی وجہ سے ہم ان چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یا زیادہ چھوٹے بچے بھی نہیں جو نوجوان بھی ہوتے ہیں جو اپنے کام کر رہے ہوتے اگر وہ نیند نہیں کریں گے تو پہلے ان کو کام کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوگا اگر آپ دیکھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا جو نیند جن کو نیند کم آتی ہے یا پھر جو سوتے نہیں ہیں جو نیند نہیں کرتے ہیں رات کو جو جن کو نیند آتی ہے اس کے باوجود بھی وہ نیند نیند نہیں کرتے ہے ان کے آنکھوں میں نشان ہو جاتے ہیں نیند کے ان کے ان کو آنکھیں ایک حساب سے
جی جی ان کے آنکھوں کے نیچے وہ کالا گڈھا سا ہو جاتا ہے جی بالکل
ہاں جی تو ان نیند ہونے کے کافی زیادہ برے اثر سب سے پہلے صحت پہ کافی زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں نیند نہ کرنے کی وجہ سے
آپ کی آپ جو کھانا پینا کھاتے ہو وہ آپ کی جسم کے لیے مفید نہیں رہتا ہے پھر
جی بالکل وہ اپنے ہمارے شریر میں نہیں لگتا اگر دیکھا جائے جو ہم کھاتے پیتے ہیں پھر وہ ہمارے شریر میں نہیں لگتا اور جو نیند کی کمی ہے وہ صرف تھکان کا سبب نہیں بنتی بلکہ یہ ہماری جو جسمانی ہے یا ذہنی اور جذباتی با جذباتی صحت ہوتی ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہے اس لیے
کئی سارے آج کل آپ آپ کو تو معلوم ہوگا آج کل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے تو سائنس یہ بھی کہہ تاکہ اگر نیند کم کرتے ہیں ہم انسان اگر ایک کوئی ایسا شخص ہوگا کوئی جس کو نیند جو نیند نہیں کرتا ہوگا زیادہ تو وہ نیند نہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت بھی جلدی ہو سکتی ہے
جی بالکل بالکل کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اگر آپ ایک جیسے آپ کہہ رہے تھے میں کل سویا نہیں تو اگر آپ چاہیں کہ آپ کو ایک بہتر نیند آئے تو آپ کیا طریقے استعمال کریں گے جس سے آپ کی نیند بہتر ہو جائے
پہلے ہی اگر میں اس کے لیے بات کروں تو پہلے ہی میں جو جو بھی آس پاس کی چیزیں ہے شور وغیرہ ہوتا ہے اس شور میں نہ رہے آس پاس میں تو کروں گا یہ تو چاہوں گا کہ میں اندروم میں جو بھی کمر جس کمرے میں ہو جاؤں گا وہاں پہ زیادہ پرسکون اندھیرا رہے آس پاس زیادہ شور نہ ہو تاکہ مجھے نیند اچھ اچھے سے آ پائے اور میں پہلے یہی چیز اس اس بات کا خیال رکھوں گا کہ میں اپنے ذہن میں زیادہ تر پریشانیوں کو جگہ نہ دوں جس سے میرا ذہن پریش شانیوں میں مبتلا نہ ہو کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو پریشانیوں میں مبتلا رہنے کے وجہ سے بھی انسان کو نیند نہیں آتی ہے اپنا ذہن پرسکون رکھنا ہے تب جا کر آپ کو نیند اچھے سے آ پائے گی
جی جی بالکل بالکل اور میرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا ہمیں انسان کو ایک کا عادت بنانی چاہے عادت بنا لینی چاہیے کہ روز ہم ایک ہی وقت پر اٹھے اور سوئے بھی
ہاں آپ نے بالکل صحیح با آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں کہ انسان کو ایک عادت بنانی چاہیے جس کو ہم کہیں گے سلیپ اسکیڈیول سونی کے کی عادت کے مقرر وقت کا بنانا چاہیے کہ ہم میں کس وقت پہ سو جاؤں گا کس وقت پہ اٹھاؤں گا اور اس پر پھر عمل کرنی چاہیے اس وجہ سے ایک انسان کو ایک تو نیند بھی پوری ہو سکتی ہے اس کی صحت بھی صحیح رہے گی اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو نیند کم ہی آتی ہے تو گو اگر یہ اسس اسس پرس اس پہ عمل کرے اس کو اس کے لیے بھی کافی سے زیادہ مفید ہے کہ اس کو پھر اس عمل کی جب وہ اگر ایسے ہی عمل کرے گا تو پھر اس کی عادت ہو جائے گی اس مقرر وقت پہ سونے کی مقرر وقت پہ اٹھنے کی تو اس کو بھی پھر نیند نہ آنے کی بیماری جو ہے وہ کم ہوگی اور وہ بہتر محسوس کر سکتا ہے
جی بالکل بالکل اور میرے حساب سے جو لوگ جن میں نیند کی کمی ہو رہی ہے آج کل تو ان کو چاہیے کہ جو سونے سے پہلے وہ موبائل یا ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کم کر لے پہلے تو اس کو کم کر کر لے اور زیادہ تر اور میں نے کئی ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جو سونے سے پہلے چائے یا کافی وغیرہ پی لیتے ہیں تو اس سے بھی نیند کم آ جاتی
ہاں اگر وہ ایسا کچھ کریں گے تو نیند نہیں آتا ہے پھر ایسے سونے کے ٹائم آپ کو ایسی ایسی چیزیں کھانی چاہیے آ سونے سے پہلے ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو کہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ مفید ہو اور جس سے آپ کو نیند نہ آنے میں کوئی دقت نہ ہو
جی جی جی بالکل بالکل اور اگر دیکھا جائے اگر انسانن میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ورزش وغیرہ بھی کر لے تو اس سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے جسم میں تو اس وجہ سے بھی تو اس سے وہ نیند ان کو جلدی سونے میں مدد کرتی ہے جب انسان کا جسم تھکا ہوا رہتا تا ہے تو وہ جلدی سو جاتا ہے عام طور پر تو یہی ہوتا ہے تو چلیے امید ہے آپ کو آج اچھی نیند آئے گی
ہاں امید ہے آپ سے بات کر کے اس متعلق بات کر کے بڑی خوشی محسوس ہوئی
چلیے آپ اپنا خیال رکھیے گا
خدا حافظ
الدلہ حافظ